ہیلو
جی السلام علیکم
کیسی ہیں آپ
جی ماشاء اللہ میں بالکل خیریت سے ہوں میں ہمارے یہاں پہ کیا بوند بھی ہو رہی ہیں بارش کی
جببھی تو موسم ایسا صحیح ہے ساری جگہ اب ہلکی ہوا تو ہلکی بارش ہو ہی رہی ہے سب کی جگہ
جی ہاں ماشاء اللہ چت پہ بیٹھی ہوئی ہوں
جی چلیے اچھا اور بتائیے کیا ہو رہا ہے کھانا وانا ہو گیا آپ کا
ماشاء اللہ بالکل اچھا اے تھے میری امی جان نے پکایا تھا اور گرما گرم آئی تھی ا گرما گرم مولی اچار کے ساتھ بے حد ہی زیادہ
گھی ہو تو ابھی اس موسم میں تو اور ہی زیادہ بے حد ہی اور اچھا لگتا ہے
جی جی جی آ ج نا میں اپنے اسکول میں گئی تھی تو م ن اس شہر کے بارے شہر کے وکاس کے بارے میں چرچا ہوئی تھی تو میں نے سوچا کہ آج میں آپ کے شہر کے بارے میں گفتگو کروں
جی ضرور ضرور ضرور انشاء اللہ ضرور کیجیے
جی ہم آج بھوت
ہمیں تو نئی نئی جگہیں دیکھنے کا مطلب بہت زیادہ شوق ہے جیسے نئے نئے شہر کہ الگ الگ پہناوے ان کی الگ الگ پکوان مطلب ہر جگہ کی الگ الگ بولی ہوتی تی ہے ساری چیزیں ہمیں بےحد ہی پسند ہے
جی ہاں ماشاء اللہ بالکل بالکل صحیح فرما رہی ہو جی آپ اور ویسیے نا شہروں میں شکچھا سواستھ ویاپار روزگار کی ہر اک سوھایں ہوتی ہے شہروں میں
جی جی بالکل صحیح پھر ہمارے یہ مطلب ایسا ہے کہ ہمیں تو دور دور نئی نئی جگہیں دیکھنا اتنا زیادہ پسند ہے اور ہمیں مطلب ٹریول کرنا سیر پہ جانا یہ سحیح چیزیں بھی بہت زیادہ پسند ہیں
ج ہاں ماشاء اللہ بالکل بھوت سے لوگ گاؤں سے نا توس کیا تم کسی بڑے شہر میں گئی ہو کبھی
جی ہم ممبئی گئے ہیں دلی گئے ہیں مطلب ایسا ہے کہ وہاں تو کراؤڈ بہت زیادہ ہی رہتا ہے مطلب بھیڑ بھاڑ والی جگہیں بہت زیادی ہے وہاں
ہاں ماشاء اللہ تو نا اپنی ماں کی سردی آپ کو بازار ماں کی مرکی کر ہاں اچھا لگا وہ اجی آپ کو
جی جی مطلب وہاں کی مطلب جگہیں ایسی ہیں کہ آپ وہاں جائیں گی تو آپ کو بھیڑ ہی بھیڑ ہر جگہ نظر نہ آئے گی
جی ہاں ماشاء اللہ بالکل بلکل صحی فرمایا اپ نے بھیڑ تو نا ہر جگہ ملتی ہے کہیں بھی کسی بھی شہر میں چلی جاؤ آپ آپ کو بالکل
جی یہ تو اپ بالکل صحیح فرما رہے ہیں بھیڑ تو آپ آج کل جہاں ہی جائیں گی وہاں ہی بھیڑ آپ کو نظر آئے گی
جی جی ماشاء اللہ بالکل آپ کو نا وہاں کی اتہاسک عمارتیں اور آدنک سدھایں دونوں دیکھنے کو ملتی ہیں شہر کی سب سے بڑی مصیبت آپ کو کیا لگتی ہے ویسیے
ہمیں تو لگتا ہے کہ مطلب وہاں کی جیسسی جگہیں ہوتی ہیں وہاں بہت پرانی پرانی جو وہاں کی مطلب پرانی چیزوں کو درشاتی ہیں کہ ہاں یہاں پہ اتنی ساری چیزیں ہوئی ہیں مطلب وہاں کی ہسٹری پوری پیٹ کرتی ہے ہمیں یہ ساری چیزیں دیکھنے کا بہت زیادہ شوق ہے کہ ہم وہاں جائیں پرانی پرانی چیزیں دیکھیں جو ابھی تک ہے پہلے کی پرانے زمانوں کی ویسی چیزیں
ماشاءاللہ بالکل صحیح فرما رہی ہو جی آپ م ن مجھے اتنی ہیلپ کی کے آپ نے ہاں س اور میرے وچار سے نا شر میں شکچھا کار یہ اجھی تک ت ر آگ سبتے بڑی یہ بات صحیح ہے کہ شہروں میں نا اچھی اسکول کالجس یالے ہوتے ہیں سروں ہاںیں سبھی کی جاؤ کی اور اپلبھ ہوتی ہیں جو ہمیں گاؤوں میں نہیں ہوتی ہے
بالکل صحیح فرما رہی ہیں آپ لیکن یہ ایک بات ہے کہ شہروں میں گندگی اور مطلب پالوشن وغیرہ بہت زیادہ ہوتا ہے پردوشن کی جو کہ گاؤں کی طرف نہیں ہوتا ہے اتنا
جی جی شہروں میں کیا ہے آپ کو پتا ہے دوسرے جیسے ہوتا ہے نا شہروں میں نا جگہ جگہ فیکٹریاں ہیں کارخانے ہیںچ کیا ٹریفک بھی زیادہ لگا رہتا ہے اور اس کا جو دھواں ہوتا ہے وہ کتنا ہانیکارک ہوتا ہے اور جو فیکٹریوں سے نکلنے والا دھواں ہوتا ہے وہ تو بزرگوں کے لیے اور بچوں ک لیے تو بے حد ہی زیادہ ہانیکارک ہوتا ہے
بالکل صحیح کہہ رہی ہیں آپ
پیڑ پودے تو دیکھنے کے لیے بھی نہیں ہے جیسے گاؤں
وہ تو ہے نام بھر کے پیڑ پودے رہ گئے ہیں بس شہروں میں ہمارے ان شاء اللہ ہمارے گاؤں میں اتنے پیہ پیڑ پودے ہیں کہ وہاں تب دیکھ دیکھیں گی تو وہاں آپ کو صرف ہریالی ہی نظر آئیں گے جگہ
جی جی ہاں ماشاء اللہ صحیح فرما رہی آپ ہم میرے وچار سے نا سیوائیں بھی سب ہوتی ہیں شہروں میں شہروں میں کیا پروان آیں ہوتی ہیں جیسے ٹیکسی بس ان سادن جس سے کیا یاترا آسانی سے کر سکتے ہیں
بالکل صحیح فرما رہیں ہیں آپ یہی ساری مطلب فیسلٹی ہمیں گاؤں میں نہیں مل پاتی ہے اتنی جلدی مطلب ہمیں اگر ایسے چاہیے ہوتا ہے کچھ تو ہمیں کچھ دور جانا پڑتا ہے ہمارے گھروں سے اور یہ ساری چیزیں ہمارے شہر میں ہمارے پاس میں ہی مل جاتی ہیں جیسے ہاسپٹل ہو گئے یا پھر کچھ دکانیں ہو گئ مطلب یے ساری چیزیں ہمارے شہروں میں تو پاس پاس میں ہی ہے ساری
جی جی ماشاء اللہ بالکل شہروں میں کچھ سمجھ کئی بار نا لوگوں کو گھنٹوں تک جام میں پھنسا رہنا ہوتا ہے اس کے علاوہ نا پردوشن کی بھی سب سے بڑی سمسیا ہے آپ کو بتائی ہے اور نا شہروں میں نا جیون کی گتی شہروں میں نا جیون کی گتی بہت ہی زیادہ تیز ہوتی ہے
بالکل صحیح فرما رہی ہیں آپ مطلب ایسا ہے کی مطلب ایک طرح سے ہمارا شہر بھی اچھا ہے ایک طرح سے گاؤں بھی اچھا ہے اگر آپ پردوشن وغیرہ کو لے کر بولیں گی تو اس کے لیے گاؤں کی طرف بہت زیادہ اچھا ہوتا ہے کیونکہ یہاں پردوشن بہت کم ہوتا ہے اور آپ اگر یے س ساری چیزوں کو بولیں گی فیسلیٹیز بولیں گی تو یے صحیح چیزوں کے لیے ہمارا شہر بے حد ہی اچھا ہے انشاء اللہ
جی جی جی صحیح فرما رہی ہوں گے نا شہر کی سودھائیں بہت ہی زیادہ پسند ہے لیکن نا مجھے گاؤں کی شانتی بھی بہت اچھی لگتی ہے آپ کو پتہ ہوگا شہر میں نا کسی کی کسی کو کچھ کچھ بھی پرکار کی درگھٹنا ہو جائے کسی کا ایکسیڈینٹ وغیرہ بھی تو نہ کو نہ کسی سے کسی کو مطلب ہے نہ کچھ گاؤں میں نہ کسی کو بخار بھی آ جائے نا تو پورا محلہ اکھٹا ہو جاتا ہے دیکھنے کے
بالکل صحیح فرما رہی ہیں آپ مطلب ایسا ہے کی اگر گاؤں میں کچھ بھی ہوگا تو سب کے سب آ جائیں گے دیکھنے اور شہر وغیرہ میں آج کل لوگ صرف اپنے آپ سے ہی اتنا مطلب رکھتے ہیں دوسرے سے اتنا علم ان کا مطلب کوئی علم نہیں رہتا ان کو کی اگلے انسان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا ہے
جی جی ماشاءاللہ صحیح
یہی فرق ہو جاتا ہے اب ہمارے شہر والوں میں اور گاؤں والوں میں وہ لوگ گاؤں کے لوگ ایسے رہتے ہیں کی مطلب ان کو سب کی مدد کرنی ہوتی ہے اور شہر کہ لوگ زیادہ تر اپنے میں رہنا پسند کرتے ہیں آپ کو کہاں زیادہ رہنا پسند ہے گاؤں میں یا شہر میں
گاؤں میں سب سے زیادہ رہنا پسند ہے مجھے نا گاؤں کی ہریالی وہاں کا
جی جی
ہمیں بھی گاؤں میں ہی رہنا زیادہ پسند ہے کیونکہ ہمیں یہاں کے شور شرابے سے یہاں کہ پردوشن سے ہم کبھی کبھی بہت زیادہ تنگ آ جاتے ہیں تو پھر ہم اپنے گاؤں چلے جاتے وہاں جا کر اتنا اچھا محسوس ہوتا ہے ہمیں اتنی تازگی محسوس ہو تی ہے لگتا ہے وہاں سے واپس ہی نا آئے کبھی انشاء اللہ وہیں رہ جائ پر ایسا ہو ہی نہیں سکتا وہاں ہم پڑھ لکھ نہیں سکتے ہیں وہاں کچھ کام نہیں کر سکتے اچھے سے وہ بھی ایک الگ ہماری وہ ہو جاتا ہے مثلا ہو جاتا ہے ہمارے لیے شہر والوں کے لیے تو شہر ہی بہتر ہے اور گاؤں والوں کے لیے گاؤں ہی بہتر طر ہے جو مطلب جو انسان جہاں رہتا ہے اس کو وہ جگہ بہتر لگنے لگتی ہے
ہاں گاؤں بہتر ہے اور گاؤں اس کی کیونکی وہاں پیڑ پودے ہیں تو وہاں اب آپ بھی نہیں جی سکتے
بالکل صحیح فرما رہی ہیں آپ ہمیں تو ان ساری چیزوں کے بارے میں بات کر کے بےحد اچھا لگا آپ سے
یدی سب لوگ اپنے کرتب کا پالن کرے تو شہر اور ادھک سندر بن سکتا ہے نا سار
بالکل صحیح فرما رہی ہیں آپ
تحت دیش کی آرھ ویوستھا اور وکاس کے کیندر ہوتی ہیں اس لیے نا ان کا سبش وکاس اور
ترماری
ہوتی ہیں کو پورا کرنا چاہیے چلو ٹھیک ہے مجھے نا آپ سے شہر کے بارے میں پر کے بےحد ہی زیادہ اچھا لگا
ہمیں بھی بے حد ہی اچھا لگا آپ سے شہر کے بارے میں گفتگو کر کے چلیے اللہ حافظ